وعلیکم السلام ٹھیک ہو ہاں ٹھیک ہو سر ٹھیک ہے
شکر الحمد اللہ آ ٹھیکو ہاں ہاں بچےبی ٹھیک ہے آپ ٹھیکو شکر کیا کر
بس ایسے ہی جھاڑو لگا اورسم آخر بھی ٹھیک ہے
ہاں ہاں کھانا کاو
بہت کھلکے مٹ گئے پتی بہت کھلاتا ہے نا پھر بھوکی مٹ گئی
بچارہ فون کسینے سے پیسے لاتا ہے اس میں کھلاتا ہے تو
ہاں پھر بو کی ملی ہے یہ
ہاں ت نہیں دیا تانی دیا کرو ت نہیں
اور سناؤ
بس آپ کی تو کال کمپلیٹ ہو گئی
تو میں کلاال یہ کلاؤڈ برسٹ ہو گئے
کب
بٹ ماروں میں میرے ماموں ہو گیا سامان کو نقصان کافی زیادہ
کم ہوا اپر بس
صبح ہو گیا ہیں کلاک بسٹ
وہاں تو پانی بہت ہوگا
ہاں اس کو ہو گیا نقصان اس نے بریوں میں لیا یہ ہے کچھ نکالے ہیں
کلوکس کلوتس
ہاں کلاکس کلاک چھوٹوں کو اس کو ہے نا الیکٹرانکس
تو چھوٹوں کو نقصان ہو گیا ہے
پوھا پوھا ہاں کافی زیادہ
آپ کیا کر رہیں گے ادھر بندر جاؤ ک اچھا پھر تو ٹھیک ہے
ہی
اور چھوٹے والے بڑے والے ماموں کو
بڑا والا ماموں کااں وہ بچارا مزدوری کرتا ہے بڑا والا مزدوری کیسے
والا نا
اس کو بھی ہوا ہوگا اس کو کیا ہوا ہوگا
کی مارکیٹ میں ہے نا بائ کو ٹھیک ہے
بھائی کو خالی اندر گیا ہے پانی لیکن مال بچ گیا ہے اس کو ہے نا لوک اپر ہاں ہاں اس کو بچارے کو تین چار چار دن چار دن کی اس کو آئی میں پرابلم ہے نا
ٹھیک نہیں ہوئی ابج
ہاں
ہاں ہاں پھر تو ٹھیک ہے
ہاں
اب تو میں بھی فری ہونے والا ہوں
ہاں لالچنی ہی نا کرنی ہوتی ہے جس
کیوں مجھے میں نے کون سے لچ میں نے کون سے لالچ کی
ہاں
میں نہیں گ ج لڈ بس دیا جیس میں نے گھمایا ب چ کا کام یہ بڑے ہو جائیں گے پھر کون پریشن کرے گا
پریشان کرتے ہیں
ہ
پاگول ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ
ضروری بچوں کے ساتھ ہونا ہی پڑتا ہے ا بچوں کو بچوں کی کیئر کون کرے گا پھر بچے بس خالی پیدا کرنےے جب تک وہ اپنے پورے سینسز بنے آئیں گے تب تک ان کو کیئر کرنا ہے جو ہماری ریسپانسبلٹی ہے
پار تو
اب کیا کریے یہ ریسپانسبلٹی سوسائٹی کی ہے سوسائٹی کیسے چلے گی آگے اگر ہم اپنی ریسپانسبلٹیز نہیں آگےڑھائیں
ہ مھے نائ ایک کانون
اچ
بچے کم فائد
جو بچے نہیں جی وہ تو ہے ہی آلریڈی تھری تو تھری از دا رپلیسمنٹ ریٹ اگر تھری نہیں ہوگا تو پھر دنیا کا سنتلن بگڑ جائے گا اور ہماری جو ہیومن ہیومن لائف ہوگی وہ ایکسٹ ہوگی ہو جائے گی ہ ہ
مگر آج کل کے زمانے میں ایک بچہ بھی زیادہ ہے
وہ تم لوگوں نےٹک بنایا رہا ہم نے تھوڑی ہیٹک بنایا ہے ت لوگ وہ چیزیں یہ چیزیں لاتے رہتے ہو پھر اسے ان کی ڈیمانڈس بڑھ جاتی ہے پھر یہ سہچتے ہیں کہ
ت اور رہا
میرا چھوٹا بیٹا رو رہا ہے اس کو ہاں
ایواں پاگل کرتی ہے ای واں کل گئی تھی ننیہار دماغ شانت ہو گئے تھے میرے
ہاں تیرا بٹ اس کا بائی تو اس کو مس کر رہا تھا
ہوں
اس کا بھائی چھوٹا بھائی
لیکن یہ پریشان کرتی ہے
بڑی ہو گئی نا تھوڑی سی اب تھوڑی س اور بڑی ہو جائے گی پھر سینسس میں آئے گی تو پھر کہاں کرے گ کرے
ہے نا جی
اور ابھی کتنے منٹس ہیں
ہن
ساڑھے پانچ منٹ
ساھے پانچ منٹ
بولتا ہے یہ جو آپ کی بال دییں گے
فن وون کون بولتا ہے اس کو بگ یہاں سے کون بولتا ہے
کون اس کو بولتے ہے بابو سے
یادر والے
ہاں
س
فون
پتاہ نہیں
آپ کے گھر وال نے آپ ب ن ان کون ککن متے بغیس
بزا
ا تو وہی پہ
ابھی کال پہ چل رہا نا
ہاں
ہاں وہ کم بیک کم بیک
ہاں
سب کچ ت سناؤ
لال بارہ لالو سمجیین ورٹا
پریت ٹاسک جلدی ختم
کیوں نیا ن لگے پچھ
اس نے ہی بولا
کیوں کیا ہوا
آتا نہیں ا ہی بنانا مے کاق تھا
کیا آپ کو تو بنا ٹاسک کے ہی ساڑھے سات سو آئے تھے جب ٹاسک کرو گی تو پھر تو مال ہی مال آئے گا
آٹھ سو لگ بگ آگے
ہاں کتنا کمال ہے کتنا کل لکی ہے تم
اچھا
کیا نہیں اندر جانے دیتا ہے کیا بولتے ہیں کیا آپ کیومیرے بچوں کو باہر نکالتے ہو ا یہ چ نا پتہ کھیت چ نا ن م د ش مزا م بیٹھو یا بیٹھو ادر ہی بیٹھو اند ہی ایک ہی جگہ بیٹھو اگرر باہر بات کرو
بیٹو ادری ج ہی
کون دنگ لاتا ہے بس بیٹھو پھر ہمرا اپنے ماما کے پاس یا تم ایک ہی جگہ بیٹھو نا یا ادھر بیٹھو یا ادھر بیٹھو ہاں
ہاں بتاؤ
بچے کرتے نا اندر باہر اس کی وجہ سے یہ پھر ایک جگہ بیٹھتے یہ کرتے اندر بہار اس کو میں نے بولا یا تو اندر بیٹھا یا تو باہر بیٹھا ایسا ٹھیک اچ
ہ ہ ا کے
ا تو نہیں لا کے پڑے گی
رکو ابھی بیر احمد کو بپا کان
ہچ اور
اور آپ بھی بتاے
ہم کیا بتا گے کہ ہم تو کنگال ہے کنگال نسان ہے آپ
آپ کے پاس کبھی پیسہ نہیں ہوتا ہے
ہوں کیا کرے قسمت میری ایسی ہے ایسا ہو کر بھی نہیں ہے
اب تو تریے سکس تھرٹی لیکس تری
ہاں
بینکا ہے وہ باپ کے پاس ہے میں نے بولا آپٹھ نس آپ کے ہی ہے
تھرٹین ہی ہے اس میں
اس میں گیارہ لاکھ ہے اب گیارہ
فٹ بال چاہیے فٹ بال مجھے اس کا سمج نہیں آتا یا تو اس کو پاگل خھانے لے لو ورنہ مجھے پاگل خھانے لے لو اب مجھے پتا نہیں ہے کیا کون سی فٹ بال مجھے مانگ رہی ہے بولو
میں میں نے پیمنٹ دیک کے رکھیے نا آگے اپنے اکاؤنٹ سے
ارے چیکس دیک کر رکھی ہے نا پتا نہیں کیا تو وہ نہیں رک سکتی ہے
کیوں
پیمنٹ دینی ہے نا لوگوں کو پیمنٹ تھوڑی روکنی ہے
کتنے د
جتنا ہے تو کودر تو
وہ ہے نا بڑگاؤں والا
ہاں
تو ہم باپ کو دیکھا
نہیں نا وہ تو مجھ جے گا
اور جو آ کے واقب ہے
وہ تو مجھے ہی اور کس کو
اور کس کے ہیں
اور ہے تیرے باپ کے پاس اور ہے ایک
میں بول رہی ہوں
بڑا کسی کے پاس ہے زیادہ کسی وی کے پاس ہے گیارہ ہزار
پیمنٹ کتنی دے کے ہیں
ہوگی دو تین لاک
چیکس دیکے ہے
ہاں دنی ہے نا
ان نوں نے
ان پیسوں کا چھوڑ دے ان پیسوں کا تو چھوڑ دے جو میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہے وہ دکان کے ہی ہے ان کا چھوڑ دے دو میری ایک لاٹری ہے نا
کتنے کی